ہلو و ععلیکم وعلیکم السلام کیا جناب آپ ٹھیک ہو اچھے سے شکر الحمد للہ اور سناؤ کھا کھانا وانا
ہاں کھانا کھایا میرا امتحان تھا نا آج تو ابھی آیے امتحانات
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک میں نے صبح بھی فون کیا اچھا ٹھیک صبح بھی میں نے فون کیا لیکن لیکن آپ نے فون ہی ریسیو نہیں کیا اچھی بات نا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک بھائی ٹھیک ہے
بس دعا آپ کا کیسا دن رہا آپ کہاں ہو اس وقت آوفس پہ ہی ہو
پوچھوں ہی مت دھوپ کتنی
ہاں وہ بات سچ ہے جب میں بھی آ رہا تھا نا یہاں سے گاڑی سے یہ میں نے ایک بیس روپئے کی پانی کی بوت بوتال خریدی پورا پانی میں نے گاڑی میں ہی پیا
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور سوناں
گرمی بہت ہے آپ گھر آ گئے ہو وہاں بچوں کو
ہاں پہنچا ہاں پہنچا مری جان پہنچا او او خانا خایا
اور بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمدللہ
آپ کی بہنی ٹھیک ہے ان کے بچے
شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب سب ٹھیک ہے
آج بس دعا اپ ہی کی دعا ہے
بس کہاں پہنچی بائک کی پر واش
اتوار کو انٹرنس ہے اور ایک انٹرنس ہے نا اسی شیری کشمیر یونیورسٹی کا
اچھا ٹھیک
ٹھیک بس دعا مجھے بتاؤ یہ کیا مجھے پوچھنا تھا آپ کہیں گھومنے وومنے گئے عید کے بعد کسی کے ساتھ دوستوں وستوں کے ساتھ کیوں نہیں آپ تو جاتے رہتے ہو ایک ایک دن پہ پہلگام میں ہوتا ہو دوسرے دن پٹن میں تیسرے دن کہیں اور چوتھے دن ڈال میں پانچویں دن فور شور میں آپ کو تو جاگہ پہ جائے گا آپ آپ کو گاڑی ہھ میں لگ گئی ہے افسوس ہمارا بس اب تیل خرچ کرتے ہو اس کا
برابر برابر برابر تیل بھی پیسوں میں آتا ہے آج کون پہ اس ٹائم پہ پیسہ ن
چلو کوئٹہ اللہ تعالی اپ کی امدنی میں اضافہ کرے گا ج بار
آ سنا بتا وتاا کائے جو ن
ہاں کیا بول رہے ہو
آیا کون ہے وہاں پہ
سب سن رہے ہیں آپ کیا کیا بول رہے ہو میری باتیں سن رہے ہیں نا سے لگ رہا ہے ان کو
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھ ٹھیک
کیا پکایا تھا آج کھے میں کیا کھایا
اس کا تو نہیں پتہ ابھی میں نے نہیں کھایا تو آپ کھاؤں گا
ہمیں ساگ اور انڈے تھے
اچا ا تمپور ف غلط غلط بات بولی یہ بات ہی آپ کو نہیں بولنی تھی ساگر
ہاسپٹل سے
تھا فون تو میں نے ریسیو ہی نہیں کیا سیں میں مارکیٹ میں تھا تو میں نے اٹھایا نہیں
کہ ہاں د ہوگی اب ان شاء اللہ دیکھ کے اس کو بھی نظر دے گے بڑا بیمار ہو گیا
چلو آپ نے کل بھی بولا تھا میں آؤں گا لیکن آپ نہیں آئے
چل رہے نا وہی تو بول رہا ہوں میں آپ کو میرا ان تھا آج اور بتائیے یہ آپ ک نام کی کیا س خبر ہے میں نے سنا وہ بھی ہسپتال میں ہے
اس کا اصل میں یہ سوڈیم کم ہو گیا تھا
جی سوڈیم
ہاں
اچھا سوڈیم ایلیکٹرولائٹ ایولنس
برابر برابر برابر اس کو ون یہ رکھا تھا تو اور شاید کچھ دے دیا ہے نارے سنارکس
ہاں
اور سناو
بس دعا میری کو یے گلے کی کھانسی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی
وہ تم اس میں کچھ نہیں میں کچھ گرم پانی سے یہ کوللی
اب ہے نہ وہ وہ سنیٹسٹ دوائی آتی ہے نہ جو پانی میں ڈال دو اور اس کے لمبے لمبے سانسیں لیتے
ہاں بہت ہاں بہت دوائی لیا اور سناو
ہاں
اور سناؤ
یہ کیا کہ
بس بڑھیا جا رہا ہے بٹ بچے کھیل رہے مجھے پتا ہی نہیں ہے کیا کر رہے بچے شاید وہ آنگن میں ہے کوچے کی طرف سے ہے وہ کھیل رہے تو میں اس سائڈ سے
کیسی ہے تمہاری اما کیسی امی کیسی ہے ابو کیسے ہیں
دادو کیسے ہے سب بتاؤ ان کو کہاں ان کو کہاں ہوگا پاپا یہ بول رہا میرا چاچا نہ بولا اپ کو انگن میں چیری کا پیڑ ہے میں نے بولا ان کو صرف انار کا پیڑ ہے بس
ایک انار کا پیڑ ہے اور آپ ہی کی بہت سٹرابری ہے
ہاں اسٹرابری تو میں نے ہی لائی تھی بٹ وہ اچھی کوالٹی کی تھی نہ سے میں نے بھی تو ایک دو
ٹھیک ٹھیک اور کچھ پودے لاؤ جو ہم اگائے یہاں پہ ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو میں نے بولا اور کچھ پودے لاؤ تاکہ ہم بھی اگاار سکیں
چلی گئی
میں نے بولا اور کچھ پودے لاؤ کچھ ڈفرنٹ وورای
پاپا ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے آ گن میں اگایا
ہم نے بہت سارے آئٹم بوئے ہیں لیکن کچھ نہا فروٹ کا نہا کچھ پیڑ لؤناا کچھ واں سے فروٹ کا نا فروٹ کا جیسے شٹرابری دی تھی ویسے کچھ دے دو ہاں ملے گا کچھ وہاں سے ہلو
اپنے لوگوں کو دیتے سستے پھر وہاں کچھ نہیں ہے اور جو باہر وہ ریٹیلرس ہوتے ہیں وہ ان کی کوالٹی کا کیا بھروسہ اور وہ اتنا مہنگا دیتے ہیں
اچھا ٹھیک اور سننا کھانا وانا کھایا نا اچھھی سے
ہے سبزیوں کی اچھا کرتے ہو باہر سے جو سبزیاں آتی ہے نا اس میں بھی میں نے سنا تھا کہ کتنی کیمیاوی دوائیاں ہوتی ہے لگا کے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے اس سے بہتر ہے گھر کیا آنگن میں حساب سے ہوگا اور وہی
کیمیکل کے بغیر تو کچھ نہیں چل ہے نا ہم نے اگر لایا کیمکل تو ہم نے سیدھے کاؤڈنگ ہی لایا تو اسی میں رکھا
وہ اچھا کیا نا آپنے گھائے کا گوبر گھائے کا گو پر ہے یہ جو ہمارے پرندوں چندوں کی نجی ہوتی ہےاس سے بھی اچھا ہوتا ہے
برابر برابر آج ہمیں یہاں پہ آلو لگ بھگ مجھے لگتا ہے ایک پندرہ بیس دن کے بعد اس کو نکالیں گے کے ٹمپریچر
ہاں آلو ہمیں آلو کا ایک شیر بھیجنا ہاں
کوئی بات نہیں اور یہ مرچ کا یہ پو پپو پودے بوئے ہیں ج
ہاں ہاں لکینا ہاں آپ کے آلو بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی ان کی ان کو گوشت کے ساتھ
برابر بہت بہت ہم نے ہم نے اصل میں پرسوں گوشت کے ساتھ وہ عید کا گوشت ہوتا ہے نا پرسوں ہم نے آلو اس میں رکھا ڈالا تھا اور وہی گوشت ہم نے کھایا زبردست
آپ نے لہسن کی کھیتی تو کی ہوگی لہسن نکالا لہسن نہیں نکالا اچھا ہاں نا سکھا دن ٹانگ کے رکھنا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہو اگلے سال تک چلےا بیچ بھی نکلے گا اور گھر کا خرچہ بھی نکلے گا لہسن تو ایسی سبزی ہے کہ مجھے بہت اچھا اچھی ہوتی ہے نا وہ
میں نے صبح بھی آپ کو فون کیا تھا لیکن آپ رسیو نہیں کیاس
مجھے میں نے آپ کو بولا میں صبح آٹھ بجے سے سائلنٹ رکھا ہے کالج بس میں نکلا ہے نا پھر امتحان آتی بارہ بجے تک پھر پھر سے سائلینٹ رہ گیا تھا س مجھے ابھی یہاں پر میں نے اس کو میوٹ سے ہٹا دیا ہ مجھے بال آئی اور مجھے میں نیٹ و مجھے گھر پہ ہی چلتا ہے نا فائبر کا ہی
اچھا میں بولتا ہوں میر جان میں ایک گھنٹے کے بعد پھر سے کروں فون
نہیں آپ مجھے بھی کرو میرے بھائی جان کو بھی کرو میں بھی آپ کو کر سکتا ہوں نا
کرو اس میں کیا اچھ ہی بات ہے دن کا
بعد میں کریں گے پھر چار پانچ بجے تک جب تھوڑا موسم یہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا
ہاں دل کوو کتنے فون کرے ہیں
بہت سے
یہ ٹاسک شاید پانچ کی ہوتی ہے نا
ہاں
آسک شاید پانچ کی ہوتی ہے نا
کیا
میں نے بولا میری جان یہ ٹاسک پانچ کی ہوتی ہے نا
ہ ہاں
ٹھیک اور سنا
بس دعا بس گرمی چل رہی ہے کپڑے پسینے پسینے آ رہے ہے باڈی
ہاں م ڈیٹی آس ن باہر سے بہت ہے نا
ہ ارے جانتے تو آپ کو دن بھر بائک پہ ہو تو ہو پت نہیں کیسی گرمی ہوتی ہوگی وہ تو آپ ہی جانو گے مجھے تو پانچ منٹ باہر جا کے حالت خراب ہو گئی من کر رہا تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھ لو بٹ ہ چیسٹ ٹھیک نہیں ہے میرا نہیں ہاں بس رھا
شور ماس آ رہا ہے کچھ کچھ
چلے پھر بعد میں بات کرتے ہیں
چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جات تم بھی فارغ کوئی بات نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ فیمنایلا